ہلو
السلام علیکم ایان تم کیس ہو
وعلیکم السلام سامکم ٹھیک ہوں تم کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آج ہماری سائنس کلاس میں ہوا یعنی آئر کے بارے میں پڑھایا گیا مجھے یہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ لگا
ہاں سومک ار ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے
بالکل ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں
صحیح کہاں جب ہوا چلتی ہے تو ہمیں ایئر کی مومنٹ محسوس ہوتی ہے ایئر ہماری ہوا ہماراری آس پاس ہر جگہ موجود ہوتا ہے
کیا تم بتا سکتے ہو کہ ائر اصل میں کیا ہوتی ہے
ہوا کی ڈفرنٹ گیس کا مکسچر ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ نائٹروجن ہوتا ہے پھر آکسیجن اور کچھ دوسرے گیسز جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپرس بھی ہوتے ہیں
آکسیجن ہمارے لیے سب سے ضروری گیس ہے نا
ہاں آکسیجن زندگی کے لیے سب زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اس سے انسان اور جانوروں آکسیجن لے کر سانس لیتے ہیں اور اپنے جسم کو انرجی دیتے ہیں
اگر ایئر میں آکسیجن نہ ہو تو کیا ہو گا
اگر ایئر میں آکسیجن نہ ہو تو انسان اینیملز اور بہت سے لونگ تھنگز زندہ نہیں رہ سکتے
پودے پلانٹس بھی ہوا یوز کرتے ہیں
جی ہاں پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں فوٹوسن کی پروسیس میں وہ سن لائٹ کی مدد سے اپنے فوڈ بناتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں
مطلب پلانٹس ہوا کو صاف رکھنے میں مدد کرتے ہیں
بالکل اسی لیے ٹریس لگانا بہت ضروری ہے
ہوا کے اور کیا استعمالات ہیں
ایئر کے بہت سے یوزز ہیں ہم سانس لینے کے لیے ایئر یوز کرتے ہیں برڈس فلائی کرتی ہیں اروپلینس مو کرتے ہیں اور ونڈ انرجی بھی ایئر کی وجہ سے ہوتی ہے
ونڈ ونڈ انرجی کیسے بنتی ہے
جب ہوا چلتی ہے تو وہ ون ٹربائنز کو موو کرتی ہے ٹربائنز اس موومنٹ کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں
یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایئر سے الیکٹرسٹی بھی بن سکتی ہے
ہاں سائنس نے آئر کو بہت سے فیلڈس فیلڈ ڈسکور کیے ہیں
یہ بہت کیا آر کا کوئی وزن ہوتا ہے
ہاں ایئر کا وزن ہوتا ہے کیونکہ ایئر گیس سے مل کر بنتی ہے ایئر پریشر بھی ہوتا ہے
ایئر پریشر کیا ہوتا ہے
ایئر پریشر وہ فورس ہیں جو اپنے وزن کی وجہ سے آبجیکٹس پر لگاتی ہیں
کیا آئر پریشر روزمرہ زندگی میں کام آتا ہے
جی ہاں ویدر چینج فلائنگ ایئر پلینس اور اور کئی مشینس ایئر پریشر کیا پرنسپلس پر کام کرتی ہیں
ائر اور ہوا اور موسم کا کیا ریلیشن ہے
ویدر بہت حد تک ایئر کی کنڈیشنز پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹیمپریچر ہیومڈیٹی اور ونڈ اسپینڈ اسپیڈ ویدر کو افیکٹ کرتا ہے
ہم ہوا کی اسپیڈ کیسے میجر کرتے ہیں
ہوا کی اسپیڈ میجر کرنے کے لئے اتھمیتھر نام کی انسٹرومنٹ یوز ہوتی ہیں
اورٹمپیٹر
ٹیمپریچر میجر کرنے کے لئے تھرمومییٹر یوز ہوتے ہیں
ایئر پلیوشن کے بارے میں بھی بتاؤ
ایئر پولوشن تب ہوتا ہے جب ہارمفل سبسٹینس ایئر میں مکس سو جاتے ہیں جیسے اسموک ڈسٹ اور ڈینجر ڈینجرس گلاسز
ایئر پلیوشن کی وجہ سے ہوتا ہے
فیکٹریز کا اسموک وہیکلز کا اسموک برننگ آف بیگس اور ڈفٹریشن ایئر پولوشن کے بڑی وجہات ہیں
ایئر پلیوشن سے کیا پرابلم ہوتی ہے
ایئر پولوشن سے ہیلتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں جیسے بریتھنگ ایشو ایلیگنس اور لنگز کی ڈزیزز انوائرمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے
ہم آپ کو کیسے کم کر سکتے ہیں
ہم زیادہ ریز لگا لگا سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر سکتے ہیں فیول ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور پولوشن کنٹرول کرنا چاہیے
کیا صاف ہا ہر انسان کپ رائٹ ہے
جی ہاں ہر انسان کو کلین اور ہیلدی انوائرمنٹ ملنا چاہیے
ایر کا رول ہوا کا رول اینیملز کے لئے بھی ضروری ہے
بالکل امل دیتی ہیں اور ان کی لائف آئر پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے
بالکل املز بھی ایئر کا برڈس ہوا میں فلائی کیسے کرتے ہیں
برڈز ش میں فل برڈز کی ونگز اور فائر کی موومنٹ مل کر انیں اڑان میں مدد کرتی دیتی ہے
ار ہوا ائر پلینس کے لیے بھی امپورٹینٹ ہے
ہ ایلس کینس ہوا پشر کا یوز کرتی ہیں جس سے روپز ہوا میں گفٹ دیتے ہیں
بھل مجھے لگتا ہے ہوا بہت سمپل چیز لگتی ہے لیکن کمپلیکس ہے
میں نے سنا ہی نہیں
مجھے لگتا ہے آیا بہت سمپل چیز ہے چیز لگتی ہے لیکن اصل میں بہت کمپلیکس ہے ہلو ہلو
بالکل صحیح کہہ رہے ہو ار ایک بالکل صحیح کہہ رہے ہو ائر ایک نیچرل گفٹ ہے جو لائف کو سپورٹ کرتا ہے
تمہاری تمہاری تمہارے موبائل سے شورا رائے کیا آئر ریبل ریسورس ہے
نیچرلی سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے لیکن اگر ہم اسے زیادہ پلیوٹ کر دیں تو کلین ایئر کی کمی ہو سکتی ہے
اس کا مطلب ہمیں ایئر کی پروٹیکشن کرنی چاہیے
جی ہاں انوائرمنٹ کی حفاظت کہتے ہیں کرنا ہم سب کی ریسپانسبلٹیز ہیں
کیا واٹر و پرر بھی ایئر کا حصہ ہوتا ہے
ہاں واٹر ویپر ہوا میں موجود ہوتا ہے اور کلاؤڈس میں بارش بنانے میں مدد کرتا ہے
ہوا اور بارش کا کنیکشن بھی ہے
ہاں ہوا میں پانی پیپرس جمع ہوتے ہیں پھر بادل بنتے ہیں اور کنڈیشن ٹھیک ہو تو بارش ہوتی ہے
شکریہ ایان تم نے بہت اچھی انفارمیشن دی
چلو پھر اللہ حافظ
پھر کبھی کسی اور سائنس ٹاپک پر بات کریں گے اللہ حافظ ایان